ا
ا
بس پتی کیا پکا چلان ال ط ط
ایک
قیمت صوفہ ہے زندگی کا ایپ پیھ کرا پانونی پانانی تو میں نہا گانانی نہیں یہن گان ا اورکک م میں گوبر کایاب محت قبر سے ملتی ہے نہ پان دت تھا بلقی سب اقا ہے خاندان محبت پ سہارے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ بت زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے کی صحت
خوشحال زندگی کی بنیاد ہے
مہربانی ہو
پیش آؤ
زندگی میں کبھی سیکھنا من چوڑے ہو زندگی کا مقصد ہر روز تم سے بات نہ ہو تو دل اداس رہتا تا ہے تمہارا ایک بیگ رام بھی سکون دے جاتا ہے کبھی
ا سے پہچانی جات
کبھی تم کیا ہے سب مل گیا کبھی کام ہو جاؤ تو سب ہو گیا سر ہے
جر مانزل نہیں ہی
صرف م صرف چہارا
شروعات ہوتی ہے زندگی ہمیں ہر دل کیرتی سبق کی ہے ہماری خیالات ہماری زندگی کو بہانا بناتا ہے موسیب
اگر مل جائے تو دوائیں نہیں رہے میں دو رہا دڑ رہا دوریا نہیں رہتی ترییا د گ دریا ہاں حمداری کر تبو صرفے میں مدد کرتا ہے آاب ہماری زندگی اں میں اردو یہ اردو س اردو پٹیی ت سے ک کر بدلتے بڑی ہوتی ب
بناتے سے اور بڑھتی ہے علم زندگی
جانی تھ س نشا پ حال تری م جان آئی ہیں
ایسا نشا جان ایک تم ہی تھی جو سمجھ سکتی تھی تھی مجھےر خود کو بھی سمجھا سمجھنا مشکل لگتا ہے لفظ کم پڑ جاتے ہیں تمہاری تعریف میں تم وہ احساس ہو جس سے صرف دل محسوس کرتا ہے ت
کے ساتھ جینے سے زندگی خوبصورت بن جاتی ہے
ہاں بھائی ہاں ہی ہو تھا مے دائی نہیں آ میں س ب کا پا تھا بڑا موقع ہے زندگی ہر م کا ر سکھانے کا موقع د ہے زندگی کا مقصد صرف زندگی رہنا نہیں بلکہ مقصد کا دینا ہے بن جاتی ہے کبھی کبھی سوچتے ہوں کہ شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہو تمہارا ایک جوٹا سا پیغام میرے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور تمہاری خاموشی نگ جانے کے لیے کتنے سوال چھوڑ جاتی ہے تے ہر وقت بار کرنے کی خواہش نہیں رکھتا بس ا چاہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان وہ احساس ہمیشہ قائم رہے جو لفظوں سے زیادہ خاموش میں ہے محسوس ہوتا ہے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ٹر قسمت نے ساتھ دیا تو باتیں یادیں ب بن جائیں بن جائیں گیگی اور اگر راستے بدل جائے تو تو بھی تمہاری عزت ہے تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں ت تو پچ جگہ رکھتی ہے مدد کرتی ہے اصل دنیا یہی ہے کہ دنیا میں نہیں رہو دنیا میں دن ڈچ رہ بس یہی کامیابی دیتا ہوں گزارش کرنے ہے کہ آج م
خوشگوار ہے
ہاں کل کل بھی تھ طالبات گزارف کرنا چاہتے ہیں کہ بات یہ کرے راج کے قدرتیطف وہ ا اپنا کیاسے تھڑا سک پ گ پلیٹ وہ وہ نیشن کمپ کے ہر ن سر نہیں
ہے زندگی کا مقصد خوشی پھیلنا اور نفرت نہیں ہے زندگی میں آسان دغم مشکل غم آتے رہتے ہیں
پانی کا بہاؤ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے زندگی بہت ہی
سکسیسفل لائف ہے وٹ اینڈ
کامیابی زندگی ایمانداری محنت ہوتی اورزمت یہ ہے کہ میں آ نہیں سکتا کیونکہ ج غلط سلط باتات مچ آ سے دیا دری یادو کی خواب دری یادو کی خوشبو سے مہکتے ہیں راستے دل کے دل کے ویران موسم سم بھی چام چلنا متا یہ اردو تش ن وہ وت کیہ
سٹاپ نہیں کرنا چاہیے زندگی میں پیڑوں کے درختوں میں واٹ کین آئی ڈو زندگیود امان پان اردو پٹ کو پہچاننے کا صاح
تری یادوں کو کی خوشبو سے محت
کو پہچاننا ہے جب ہمارے اماز دوسروں کے کام آتے ہیں تو زندگی
س سنوا لیتے ہیں آہستہ جو خواب ٹوٹ بھی جائے
زندگی سکھاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی مشکل حالات میں پر سکون رہنا سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے فیصلے ہمارے مستقبل بناتی ہے انسانی قدر زنع سے
وہ بھی تیرا نام
دوسروں سے عزت کی امید سے پہلے خود کو کی عزت کرو زندگی کا مقصد بہتری ہے کامل ہونا ہے ہر لمحہ خود کو بہتر بنانے کا موقع ہے زندگی میں سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم ختم نہیں ہوتا مثبت سچ مثبت نتیجے پیدا کرتی ہے ڈر ہمیں کوشش کرنے سے نہیں روکنا چاہیے ہر کامیابی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے کہ اس سے محبت کہ وہ وہ فصل
شخص خاموش ہو
ہو گئے اب ابھی ہم کھیت میں ہے یہاں پہ فصل اگا رہے ہے جی آ کل ہو رہے ہے ا کار لگا رہے ہیں اور یہاں پہ سورج
ابھی ہم کھیت پہ ہیں یہاں
سورج میں تھوڑا یہاں پہ ہوا آ رہی ہے
یہ نل چل رہا ہے اس وقت پانی ہے پیڑ ہے
لطف اٹھانے آئے چنگم چانپ رہے ہیں کال باقی آپ چاہیے تو چاہیے کیا زندگی میں ہے امداری کے ساتھ جینے سے زندگی منع کیا
جس کے چار سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہے
وہاں بھی جائیں وہاں بولے لیے زندگی ایک موقع ہے زندگی میں اچا بللے آدمی بنو یہاں پہ جم نہیں ہے ویسے کہ دو ٹھیلے ہیں یہاں پہ دو ٹھیلے ٹھیلے میں پتا نہیں کیا ہے کون آئے گا ان ٹھیلوں میں برنے یہی ہے ای سابق زندگی کا میں گئے اب گھر جا رہا ہوں گھر میں میں ایس کروں گا پہلگام جاؤں گا گللمرگ جاؤں گا
میں خاموش زیادہ محسوس ہو تو
پہ میںگر جاؤں گا گھر اکیس تاریخ کو جاؤں گا صحت ہوگا تو جاؤں گا تندرستی ہوگی تو جاؤں گا خوشک سالی ہوگی تو جاؤں گا
زندگی بدل جاتی ہے
اور یہاں پہ پانی کا بہاؤ بہت ہی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے آج کی تازہ خبریں
بعض اوقات ہم کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتے بلکہ اس فحساس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں بھول نہ جائے محبت صرف محبت صرف میں تم سے کرتا ہوں کہنے کے نام بلکہ ہر دعا میں کسی اس کی خئر مانگ کا نام ہے ابب قسمت میں سات لگ
پندرہ سیکنڈ باقی ہے
ہوگئے تو فاصلے بھی راستے بن جائیں گے
ہاں
اگر نہیں تو یادیں ہمیشہ دل کا سب سے خوبصورت جسا رہے گا
خما نہیں بلکہ ایک سبق ہے خاندان محبت اور سہارے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی
یہاں پہ اس وقت ہوا چل رہی ہے تھوڑا سا ماحول سنرا ہے اور
اور یہاں پہ پانی کا بہاؤ تیز ہے
یہاں پہ دھوپ تھوڑا کم ہوئی ہے صبح سے کہ ہم خبریں بتائیں گے
آئی ہے آپ کا کرش کوئی ہے کرش میں دو نوجان خطرہ ہو گیئے نا ون ن چڑج نا دہ وہ مت دان چرج دس بیس پہ کاٹے ورنہ تیرہ کٹ جے آئے یہاں پہ ابھی گرلز ہوسٹل ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے رت کی باتیں نہیں کرنیاہ چاہیے بوائز کی باتیں کرو
جورر میں آج کم لڑکی کیا ہے وہ گھر گئے جو اپنے کچے
آ سے ملنے میں بہت ہی مزہ آیا آپ کا وسلہ